وحمۃ اللہ السلام علیکم بھائی جان ورحمۃہ اللہ وبرکاتہ
وعلیکم السلام ورحمۃہ اللہ و برکاتہ بھائی جان ٹھیک ہو
الحمد للہ اللہ کا شکر ہے بائی جان اور سب گھر پہ سب ٹھیک ہے امی ابو بھائی بہن جو بھی ہے آپ کی فیملی میں
شکر اللہ کا آپ سناؤ آپ کے گھر میں سب ٹھیک ہے یار دوست ٹھیک ہے
الحمد للہ سب شکر ہے اللہ کا دینے والا میرا رب ہے تو بھائی جان میں آج آپ کو نماز کے بارے میں بتاتا ہوں میں کچھ جو اپنے لیے موسٹ امپورٹینٹ ہے اپنی لائف میں سب سے زیادہ تو بھائی جان ابھی آپ کو بتائ کہ پانچ وقت کی نماز ہوتی ہے جس میں بھی آدھے لوگ نماز پڑھنے نہیں جاتے
بالکل
ہاں جی بائن جس میں بھی آدھ لوگ نماز پڑھے وہ بولتے ہیں کہ یار ہمیں ابھی کام ہے کام سے ٹائم نہیں ہے ہم فری ہو کے پھر نماز پڑھیں گے بھائی جان تمہارا کام زندگی بھر کا ہے نماز دس منٹ کی ہے نا
بالکل
نماز پڑھنے میں اق کیا جا رہا ہے نماز دس منٹ کی ہے اور آپ کو اس کے نماز کے وہی بتاؤںا نماز پڑھ سے کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے وہ چیز بھی بتاؤںا آپ کو میں ان شاء اللہ ضرور تو بھائین پہے تو چیز دیکھی لییےب ناز پڑھ سے کیا ہوتا ہے جو ایک تو میں بولتا ہوں ان کو اپنا آواز نہیں پڑھتے وہ بھائی جان تو میرے سے بولتے کہ نماز ہم بعد میں پڑھ لیں گے پھر کبھی پڑھ لیں گے نماز ابھی بہت سارا ٹائ ن ہم آ پڑھنے کے لیے پہل ہم کیا کرتےے پہل ہم دولت کا مان لے شہورت کا مالی گاڑی کا مال اس کے بعد بنگلہ پھر ہم نماز پڑھے
بالکل
جی بھائی جان یہ سب یہ سب کہتے ہیں میرے سے تو میں ان سے کہتا ہوں ایک اچ بتاؤ مجھے آپ بھائی جان اگر آپ خدا ن کہس اگر آپ کا انتقال ہوگا ان چیزوں کماتے کماتے پھر کیا ہوگا
بالکل
اگر آپ کا انتقال ہوگا پھر کیایا ہوگا آپ یہ گاڑی بنگلہ والا شعرت جو کمانے میں لگ ہو ایک بار میرے خدا کے پانچ سالوں میں نماز پڑھو پانچووں وقت ان سے دا کرو انہوں نے لکھ رکھا ہوا اپنے نصب میں تو آپ کو ملے گا
جی
سبحان اللہ بھائین یہ چیز بتائیے آپ مجھے اگر ہمار نیب ہم خود نہیں لکھ سکتے ہیں اوپر والے نہیں لکھا ہمارے نصیب میرا خود ن نے لکھا ہے تو میرے خدا وہ بہتر پتا ہے کہ میرے بندو وہ کی چاہیے تو انہوں نے اپنے لیے مان لو کہ کل اپنے لیے گاڑی کا انتظام کر رکھا پڑ سبے بنگلے کے انتظام کر رکھا ہو اس کے اگلے دن اپنا نکح کر رکھا انہوں نے انتظام تو ہم اس کو بدل توڑ سکتے ہیں بھیا ہاں
ہاں
نہیں نہیں بدل سکتے نا
نہیں بھائی
نہیں بدل سکتے با جان ہم اس کو پھر بھی ہم پھر بھی ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم بول د ہیں ہم یہ کر لیں ہیں ہم کلے پہلوں کا مالک کر لے ٹھیک انسان دولت بھی لے ل گا شورت بھی کما لے گا پیسہ گاڑی بنگلہ سب کچھ لے گا تو وہ اس کی محنت کا توڑی بھائی جان وہ تو میرے اللہ نے پہلے لکھا تھا اس کے نصیب میں
جی بھ جان بالکل ہمارے قرآن میں یہ بھی لکھا ہوا کہ جب اللہ کسی کو جنم دیتا ہے کہ وہ اس کو پیدا کرا ہے وہ پہلے اس کے رزق کے لیے ہی دیکھتا ہے وہ پہلے اس کا رزک مطلب دنیا میں بھیج رہا ہے پھر بندے کو بھیج رہا ہے وہ
جی جی بھائی آپ بالکل صی فرمائییں ان شاء اللہ فرمائیے بھائی جان آپ
جی بھائی جی
ہاں
جی بھائی جان یہ بول رہا ہوں کہ جب ہم مطلب نماز کا ٹائم ہو رہا ہے تو ہم نہیں جا رہے ہیں ہم ٹائم پرے ہمیں ابھی کام ہے ہم کام کریں گے پھر بیید میں نماز پڑھیں گے ابھی ٹائم میں یا ہم کام ختم کریں گے پھر اس کے بعد نماز کے لیے جائیں گے
جی جی
مگر جب یہ ہمار مطلب میںبمجھو کہ میں دکان پہ کام کرا ہوں میں سوچ رہا ہوں دکان پہ کوئی نہیں ہے اگر میں دکان چھڑ دوں گا کیا پتا پیچھے سے اگر کوئی آیا ہے تو اس وجہ سے میں بول رہا ہاں نواز میں نہیں جا رہا ہوں مگر یہ بھی ہے کہ جی بھائی اگر ہم
ہاں جیسے کہ پ کو پتتا ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے لی ساری چیزیں پہلے سے مکمل طریقے سے لکھ رکھی ہے اپنے لیے بتا رکھی ہے کہ میرے بندے کل تج یہ ملے گا پرسوں تجے ہی ملے گا تو محنت بھی کر یں گے اننا بھی کریں گے تو سے کیا فائدہ اپنا کیا مطلب آ کو لینا وہ وہ چیز اپ نے لیے پہلے مکمل ہے پہلے لکھ رکھی ہے وہ ساری چیز ہے کہ میرے بندے تجے ہی ملے گا تو اپن بولتے ہیں اپن دولت ہم نے دولت کمائی ہے ہم نے نام کمایا ہے ہمپ نے شروعت کمائی ہے نہیں بھائی آپ نے کچھ نہیں کمایا ہے وہ آپ کے لیے پہلے لکھ رکھے مے اللہ نے وہ ساری چیز لکھ رکھی م اللہ نے آپ کے نصیب میں تو اگر آپ آپ کے نصیب میں کچھغط غط بھی نہیں لکھیں گے وہ خدا میرا لیکن آپ خود غلط کرو گے آپ کے نصیب میں ج فرمائیے آپ
ہلو
آج ہی وجن فرمائیے
جی بھائی جنا آب کی بات صحیح ہے جو آپ ہو رہے وہ بالکل ٹھیک ہے کیونکہ ہمارا اللہ تو ہم جو جووم کر رہے اس اس کے لیے بھی ہم نے اللہ نے نماگ دیا کہ آپ کو یہ ٹھیک کیا ہے غلط کیا ہے اگر ہمیں سب سے پہلے مطلب اپنے آخرت کو سنوارنا ہے کیونکہ تو کیونکہ دنیا ہمیں کیا پتا کب تک ہے ہاں ایسا بھی زمانہ ہے کہ مطلب کوئی بیس سال میں ہی مر جاتا ہے
ماشا اللہ بھان ماشاء اللہ
جی بھائی جاں کوئی بیس سال میں کوئی مطلب آپ سمجھو کہ صبح نکل جائے ہے میں مطلب کمانے جاؤں گا وہ کمانے کے لیے نکل رہا ہے گھر میں گھروں والالے بھیٹ اس کے انتظار میں ہوتے ہیں
ای
وہ شام کو گھر ہی نہیں پہنچ رہا ہے وہ مطلب اللہ نے لکھا وہ وہ اللہ کی مرضی ہوتی ہے اس میں کیونکہ جو اللہ جانتا ہے کہ مطلب ہم اس کے آگے کچھ نہیں ہے
جی بھائی جان بالکل سفر میں آپ نے آپ کو پتاہ یہ خدا ایک یہ بس میرا اس کے علاوہ کوئی معبوود اس دنیا میں تو بھ جان ایک چیز میں بتا دیتا ہوں آپ کو جو بول ہیں نا جس حساب سے میں نے کہا تھا کہ انہوں نے اپنی محنت سے گاڑی لی بنگلہ لیا دولت لی شہرت لی ارے بھائی جان ان کے نصیب میں پہلے ہی میرا خدا نے سب بط کر رکھا تھا تو وہ کون ہوتے ہیں تو کون ہوتے کہ کہنے والے کے میں نے میں نے کمایا ہے وہ کونتا ہے کہنے والا کوئی نہیں ہوتا وہ اس کا نام نشان نہیں بھائی جان اب ایک چیز بتاؤ بھائی جان جی ویسے کہتے بھی ہم پہل کامالے اس کے بع نماز پڑیں گے پاچوکیا نمازی بن گی پھرچ پ جائیں گے تو بھ جمواستوڑی کو بولو گا وہ نمازوری کو بولوی آپ بھ جان ابھی سے نماز پڑھو ابھی سے اگر آپ میرے خدا کو راضی کرو گے ابھی سے نماز پڑھنا اسٹارٹ کرو گے تو کیا بتا اگر آپ کو نصیب میں کچھ دکھ درد پریشان بھی ہوناا تو پ میرا خدا اسے بدل دے کیونکہ زندگی زندگی چھیننا اور دینا میرے خدا کیا تھام میں تو قسمت تو چھوٹی سی چیز ان کے آ گیا
بالکل بھائی جی ہاں صحی
قسمت تو چھوٹی سی چیز ان کی آگی پھر بھائی جان وہ بدل بھی سکتا ہے میرا خدا قسمت تو وہ ایک تو آپ آ کی نیکی دیکھی وہ آپ کی قسمت بدل دے تو آپ کے نصیب میں بہتر ہوگا تو آپ کو گاڑی دولت شہورت بنگلہ اس سے تو ایسی ہی مل جائے گی اور اپ اللہ تعالی کے قریب بھی ہو جاؤ گے جب ان انسان جب ایک مس سلمان نماز پڑھتا ہے نا بھائی جان تو وہ سیدھا اس کا کانٹیکٹ یعنی کہ وہ اللہ سے رہتا ہے اس کا
بالکل صحیح بھائی ج اللہ جب مطلب کوئی اپنی مرضی سے اگر مطلب کچھ بھی کرے تو گاڑی خرید ل خرید لے کے س اللہ کی اگر اس میں مرضی نہیں ہوتا ہے اللہ اللہ بچائے اللہ بچائے اس کو اس گاڑی کو کچھ نہ کچھ نقصان ہو جاتا ہے یا اللہ بچا ایکسیڈنٹ ہو رہا ہے اس میں اللہ کی مرضی ہی نہیں ہوتی ہے مگر بندہ کو خود کوشش کراج مجھے یہ چیز ہونا چاہیے
رما ہےبھی جیسے آپ کو بتا دیتا ہوں میں ہماری خود کی پرسنل بات ہے میرے جو بڑے پاپا کا لڑا ہے وہ ایک کار لے کے آیا تھا نئی کار ٹھیک بھائین شکر الحمد للہ کہ وہ کار لے کے آ گیا اللہ کا شکر ہے تو وہ سب سے پہلے گیا غریب نواز کے اس کے بعد وہ گھر پر آیا واپس ٹھیک ہے اب آنے کے بعد اس کے چ چچا کے لڑک نےا یار میرے کو دیتےے گای میں کئی بار جاں گا میں نے اس نے کہاائیٹھیک لے جاؤپ وہ لے گیا لیکن اس گاڑی کا ایکسیڈینٹ ہو گیا وہاں دوسرے دن نئی گاڑی کا لگش کر کہ انہوں میں سے کسی کے بھیچ چوٹ نہیں آئی نہ یہ بندہ گیا تھا وہاں کو اب اللہ نے تو ک اس کی قسمت میں لکھ رکھا تھا کہ میرے بندے ت جو کروچ نہیں آنی چاہے تو یہیں پہ رہے اور جو بھی گاڑی میں تھا ان کو بھی خروچ نہیں آئیی اور گاڑی پوری ختم ہو چکی ہے
مرضی ت اس کو گاڑی نہیں ہونی چاہیے اس نے دی نہیں اس کو کیونکہ کیونکہ سب کچھ اللہ کے ہی یاد میں ہوتا ہے نا
جی بھائیان باللر فرماپ نے اور تو اس بند کے کی خوروچ بھی نہیں آ دیکھ لو بائی جان آپ جو گاڑی میں تھا نا گاڑی کا اتنا برا حال ہوا کہ گاڑی آ اگر دیکھ لو گ ن تو آپ یہ کہو گے کہ کوئی انسان بچے کا نہیں اس طقے سے گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا لیکن پھر بھی خروش تک نہیں آئی کسی کی وہ اللہ کا شکر ہے میرا
وہی بول رہا ہوں جو اللہ کی مرضی ہوتی ہے ہم اس کو کچھ نہیں کر سکتے جو وہ اس کو ٹال نہیں سکتے اگر بندہ لا کوشش بھی کرے
جی بھائی آپ نے بالکل صحیح فرمایا ایک چیز بتااتے ہ بھائی جان آپ کو میں بتاؤں آپور نماز کے فائدے جیے کہ آپ کو پتا ہے کہ اگر ہم نماز پڑھیں گے تو اس سے کیا فائدہ ہوگا جیسے کہ اگر ہم نماز پڑھیں گے تو اپنا کانٹیکٹ سیدھا اللہ سے رہے گا ویسے بھی ہماری سب سنتا ہے وہ تو ویسے بھی سنے گا ایک دم نماز ذریعے ہم اپنے خدا سے مانگیں گے تو وہ جلدی سنتا ہے پہلی چیز تو یہ ہے جو اپنے لیے موسٹ امپورٹینٹ ہے ہر ایک مسلمان کے لیے دوسری چیز ہے نماز سے جو سکون ملتا ہے نا اس زندگی میں کبھی بھی کسی کو نہیں ملا ہوگا
رہا وہ دنیا میں مطلب پیسے کماؤ کیا کماؤ گے وہ کام خرید ہی نہیں لے سکتے وہ جو نماز سے سکون ملتا ہے ہمیں
وہ کی نہیں سکتے وہ ہم کو اب میں ہمارے خدا نے عتا کی ہے ہمیں اسے اس کے لیے کوئی پیسہ دینا نہیں پڑ رہا ہے ہم پڑھیں گے نماز ہمارے لیے فرض نماز ہر ایک مسلمان کےے پانچ وقت کی نماز فرض بیٹھے انسان کو پڑھنی چاہی ایک توسے کیا ہوگا حساب سے میں نے ساری ٹینشن پریشانیاں چنتا سب دور ہو جائے گی ایک تو آپ کو جتنی پرابلم ہوگی جیسے بیمارییا ہوگی کچھ عجیب عجیب رہے گی بیماری چل رہی وہ ساری ہوگی تو وہ سب وہ بھی ختم ہوئے گی جب ہم بار بار سزدا کرتے رک میں جاتی تو ہماری ارجی بڑتی ہے اور ختم نہیں ہوتی انرجی بڑھتی ہے ہماریے ماش پیوشیوں میں ہڈیوں میں اور دم آاتتا ہے وہ جاتتی ہے چ یہ بتاؤں بھائی آپ کو جو انسان اگر فجر کی نماز پر پڑ لے ہیں اس کے اندر سو انسانوں سے بھی زیادہ طاقت آ جاتی ہے
جی بھائی جی
اور آپ کو پتہ ہے بھائیانگر فضح کی نماز پڑھنے کے بعد بہت سے لوگ ہوتے ہیں جس میں سے ہم بھی ہوتے ہیں جو آئیتل کرسی پڑھتے ہیں آئیتل کرسی جیواان قرآن پااک یہ سب سے بڑی آیت ہے اور سب سے مضبوط بھی ہے آتل کرسی پڑھنے سے فائدہ ہے بھائی جان کی آپ کو کبھی آپ کا کوئی شیتان کوئی پریشانی کوئی بری بلا یا آپ کے اوپر کسی نے کچھ جادو کرا رکھا ہو یا کسی کو آپ سے پرابلم ہو کسی کو آپ سے جلن ہو وہ ساری پریشانی ہٹا دیتا ہے بھائی جان اب دیکھ لو آپ ایک آیت ساری پریشانیاں ہٹا دیتا ہے سبحان اللہ سے سبحان اللہ بہن اتنی پاور فل ہے وہ صورت آئی تل کورسی نام بجن بہت پاورفل ہے وہ آپ کی ہر پریشانی جیسے کہ آپ کے کسی نے اگر خودا نقاست کسی آپ کو جلتا ہو آپ کے اوپر کچھ کرا رکھا ہو تو اس کو بھی ختم کر دیتا ہے وہ
جی وہ اس کو بھی ڈال دیتی ہے
اس کی بہن یہ میرا اللہ کا کرم ہے اچھا بھائی جان آپ سے بات کر کے بہت خوشی ملی بہت سکون ملا آپ سے بات کر کے انشاء اللہ پھر دوبارہ ملاقات ہوگی آپ سے خود آپ بھائی جانا انشاء اللہ بھائی